ہوا ہے
وعلیکم السلام بھائی جان کیا حال چال بھائی جان کیسے کیسے یاد کیے بھائی جان
بہت بڑھیا بھائی جن آپ ہی نے یاد کیا ہم کو بہت بڑھیا بہت دیر سے بھائی جن کال کیے آج بہت دیر ہو گیا بھائی جان
ارے بھائی جان تھوڑا لیٹ ہو گیا تھوڑا کیا بتایا بھائی جان تھا ہوٹل میں چلے گئے تھے نا وہی تھرا لیٹ ہو گیا اور بتائیے بھائی جان کانا پینا ہو گیا بھائی جان اب کیا کیا کھائے ہیں بھائی جان کانا پینا
با کانا پینانا بھی ہے کھانا میں کھائے روٹی سب بھی آپ کھائے بھائی اور بتائیے بھائی ج گھر پ لو سب ٹھیک ہے ہم لوگ ٹ ک رہے تھے بھائی
جی بھائی جان امی جان ابو جان گھر پریوار کے سب لوگ خلیا تھا سبھی لوگ اچھے ہیں اورپ بتائیے بھ جان آپ کے گھر پور کے سب لوگ اچھے ہیں بھ جن
یہ بج ہے ہمارے گھر ار میں سب لوگ کہہ رہے تھے بھائی جن اور بتائیے بھائی جان آج مطلب کس کا اس کا نگا تھا بھائی جان اب پاپ بھ رسٹ بھائی جان
ارے بھائی جان ایک تھوڑا بھائی جان کا تھڑا وہیا تھا تو نگاہا تھا نگاہا تو پہلے ہی تھا تو وہ آج کا ریسپشن تھا وہی تھوڑا پام میری ہوٹل میں تھا وہی تو تھوڑا سوچے کہ تھوڑا وہاں جاتے ہیں تو وہی ہم گئے تھے ساھے آٹھ میں آس پس نکلے ساھے آٹھ نو بجے کے آس پاس نکلے سمج جی نو بجے ہی نکل نکلے ہیں بھائی جن یہاں سے گھر سے نو بجے نکلے ہیں تھوا بائک کا انتظار کر رہے تھ بائک تھا نہیں تو وہی تھ بک آیا ہے تو بائک آنے کے بعد وہی تھ ہم نکلے آئے تو وہاں پہ پہنچے ہیں وہی نو دس پندرہ تک پامری ریسورٹ ہے پہنچے ہیں اور بہت سارا آئٹم تھا تھوڑا کھانے پینے کا لگا ہوا تھا اسٹال لگا ہوا تھا کھانے پینے کا بہت سارا تو وہی ہم تھڑا کھا رہ کھائے ہوئے ہیں وہی کائے ہو ہیں تھوڑا چارو طرف بھجا لگاؤ تھا ا گرمی کا دن ہے تو پھل کا اتھی لگا ہوا تھا ایک سائڈ میں اور اس میں سارا فھل تھا بہت سارا فھل تھا اھی ریسیپی میں تھا بہت سارا فھل آدمی کو جو من کر رہ تھا وہ فھل اٹھا کر کے س کوئیھا ہو رہا تھا تو وہی ہم گئے تو تھوڑا اٹھائے تھوڑا کٹوری اٹ اس میں سے اس میں بہت سارا پھ رکھا ہوا ہے تھا ہم تو سوچ میں پڑ گے کون سا کائے کون سا نہیں کائے پلے تو کاقی کی سوچے اس میں سوچنا کیا ہے جو من کر رہا ہے صب ہم کھا لیتے ہیں تو سوچے کہ ہٹائی سب میں سے ایک ایک ل ایک لے کے کھا لیتے ہیں سب سے اچھا تو ہم کہا کی یہ کہ سب میں سے جتنا جتنا تھا سو میں سے ایک ایک دوڈو کا کے یہ رکھ لی اس میں فائیجن تھا اس آپ کو بتا دے بھائی جان اس میں تھا ا سیب تھا بھائی جان اس کے بعد بھائی جان انانس تھا انانس کے بعد بھائی جان پپیتا تھا پپیتا کے بعد بھائی جان اس میں انگور تھا پھر بلیک والا انگور تھا وائٹ والا انگور تھا پھر اس ل بھائی جان یہ کیا بتاتے ہیں اس کو ا اس کے جامن تھا بھائی جان اس کے بعد بھائی جان اور سارا آئٹم تھا کھجور تھا بھائی جان آم تھا بھ جان سب کچھ تھا فل میں اور اس کو کھانے کے لیے اتھی رکھا تھا لکڑی کا کانٹا والا رکھا ا ہوا تھا تو وہی کاک کی طرف وہی سب لیے ہوئے تھرا وائ سب ل کہ تھرا کھائے میرے ساتھ ایک بھائی جان بھی گئے تھے وہ بھی وہی تھے تو ہم دونوں بھائی جن گئے تھے بائک سے تو وہی ہم لوگ کھائے پیے بہت سارا آئٹم فل ہوولا کیسے کہ گرمی کے دن ہے بھائی جان تو وہی سوچا ہوگا کہ سب تھوڑا پیٹ کا ٹھنڈا رکھنے کے لیے تھوڑا فل ال کا آئٹ وٹم رکھتے ہیں تو وہی تھڑا ف ال کا آئٹم وٹم رکھا تھا تو وہی تھوا کھائے کھاؤ کے طرح پانی وانی پیے جیسے پانی وانی پی ا کے تھوڑا ٹیبل پہ بھی بیٹھے ہی تھے تب تک کا اگا کے ایکو دوست بٹا گیا اور تو وہی لمبو جان دوست بہت لمبے لمبے ہے ایک دم بہت ہم سے بھی لمبے ہیں تو وہی بھیٹ آ گئے دوست تو انہیں دوست کے ساتھ تھوڑا بات چیت گپ سپ کیے تھوڑا وہی گپ سپ کرتے اتے تھوڑا کا با کیی تب تک دیکے کہھانا کے اسٹال کی طرف بھیڑ لگنے لگا تو ہم کولاگ کے ساتھ کھا چالو ولو ہو گیا کادو تو وہی تھوڑا گھومتے پھرتے تھوڑا کھانا کے اسٹال کی طرف گئے تو دیکے کہ ہاں کانا تو چالو ہو گیا بہت زیادہ بھیڑڑ پڑ رہا ہے دیکھیے بھائی جان اتنا لمبا لائن لگا تھا اس میں اب وہ اتنا نا لمبا لائن لگا ہوا تھا بھائی جان اب سوچے کہ اس میں کھائے کہ نہ کھائے کائے کہ نہ کائے وہی سوچ رہتے تھ بھائی جان تو وہی کا کہ بائی جان کہ لائن میں ہی گھس گ ہم بھی سوچیں کہ اب لائن کا کیا ہی انتظار کریں اب انتظار کریں گے کہیں لائن ون کا تو کب ختم ہوگا کب نہیں ختم ہوگا اس سے اچھا ہم اسی میں گھس جاتے ہیں اسی میں گھس کے آرام سے ہم اپنا کھا لیتے ہیں تو ہما کا لیں گےمے پ تو سمے سے تھوڑا گھر چلے جائیں گے گھر کل جائیں گے سمے سے تو وہی کا کیا ہے کہ بھیڑ میں ہی ہم میرے دوست جان سبھی بھائی جان لوگ گھس گئے اسی میں گھس وس گئے تھوڑا تھ لائن لگئے تھوڑا تھ جیس تھوڑا دیر لائن میں کھڑے تھے تو ہمارا نمبر آیا تو پاتا وتا لیجے ہم لوگ کو ہاتھ میں پاتا وتا ملا تو کہا کہ یہ بھائی جب کہ بہت سارا تھا آئٹم بھائی جان اور سب سادا سدی کھانا تھا بھائی جان نگاہار تھا لیکن سادہ سودی کھانا تھا اس میں ت اس نے کہا کہ یہائی جان تھا بٹر نان تھا اس کے بعد تھا بریڈ وریڈ تھا یہ سب تھا اس کے بعد پوی تھا اس اس کے بع روٹی بھی تھا بھائی جان تو کا کہ یہ بھائی جان کی اس میں ہم تو سوچے کیا کھائے تو سب سے سب میں سے ایک ایک ہاں ہ سو سے تھوڑا تھوڑا آئٹم لے لیے اس میں سادہ آئٹم میں تھا بہت سارا چیز تھا بہت بہت ورائٹی کا سبزی تھا بہت سارا بھائی جان مٹھائی تھا دو تین قسم کا اس بع دال تھا رائتا تھا اس کے بعد بھائی جان ایتھی تائی کیا بولتے ہیں ہولی میں جو بنتا ہے بھائی جان یہ وہ کھٹا کھٹا کیا بنتا ہے دہی بارہ جی بھ جان وہ تھا دہی بارہ تھا بھ جان اس کے بد بہت سارا آئٹم تھا یہی سب تو وہی سب میں سے کہ کے کہ تھوڑا تھوڑا لے لیے تھوڑا تھوڑاے کے ا بیٹھ کے ٹیبل پہ کھانے اب ٹیبل پہ بیٹھے کھانے لیکن سا پانی والا مل ہی نہیں دتاا بائیا پانی والا مل ہی نہیں د تھا کاق کہ پانی والے کوگ ڈھونڈ رہے تھے اور پانی ما دکھائی نہیں دے بھائی ہم بہت دیر انتظار کیے نہیں ملا تو تاک وہ کولڈ ڈرنک آیا تو کولڈ ڈرنک آیا تو وہی پی
جے کو بج کہ آ کل آئی جن سنڈے ہے تو فم لگا ب لگا ف تو یہ بولے بھائی جان ٹکٹ وکٹ آ گیا بھ جان سب کو ملا کر آٹھ گو ٹکٹ کٹایا بھ جان تو آپ کا بھی ٹٹ بائی تو بو آرام سے بھائی جان کل آئیے گا بھائی جان تو دکان بھائی میں آئیے گا تو ریڈیو رہو گ آئیے گا بھائی جان بھائی جن کانا کھان کے سجھ جئیے گا بائی جان تو کانا کائے سوجے ٹائم نہیں مے آدھا گنٹہ میں کیا ہم لو ریڈی ہوں گے تو وہی ب بے بھائی جان کل بھائی ریڈی ہو کے آئیے گا بھائی جان کل نو بجے سے ہے ہم لوگوں کو کل سنڈے تو کل ٹائم بھی نہیں ملے گا بھائی جان رات کو تیار ہونے میں تو ہم لوگ ڈائریکٹ دکان سے بھائی چل چل آ جائے گے آپ ف دیکھیں فلم کافی اچھا ف ہے کومیڈ فلم لگائی جان اور ہم ہم لوگ کا جو سیٹے بھ جن اور اوپر والے سیٹ بک ہوا ہے جو آٹومیٹک ہوتے ب جان جو بیڈ سکتی ہے س سکتی ہے تو وہ ب آ آڈا ہم اور اس میں بھک ہوا ہے اور کل چل رہا ہے بھائی ج تو ہم لوگ کل سگارا سے کھیلا جائےیں گے بائی چانس اٹیں گے نہیں ل دو آ آگے چار دو کی بیٹھے تو کیا پائد اس لیے تو گاڑی ہار رہبے کرتا ہے بائی اسکوٹی اور موٹر سائکل تو ہم لوگ بولے بھائی دو چھوٹی پہ دوعے بٹھ جائیں گے تین تین گاڑی پہ بائک پہ بٹھ جائیں گے تو وہی کل چل رہا ہے تو وہی بولے بھائی آپ سے پہلے کتنا بار جا چکے ہیں بھائی یہ سم
بھائی جانا تو اس سے پہلے بہت بار آ چکے ہیں بہت بار گائے ہوئے ہیں تھوڑا سنیما ہال میں بہت بار گائے ہوئے ہیں بھائی جان آپ کی کوم بتائیے گوڈو بھائی جان بھی جے والے ہیں کیا گڈو بھیا بھی جے والے ہیں کیا بھائی جان
نہیں بھائی جان وہ نہیں جانے والے وہ تو بھائی جان پلان کینسل ہی کرا رہے تھے بھائی جان بول رہے تھے فلم بڑھیا نہیں تو ہمیں ل پٹ دے بھائی جب آپ کسی اس کو دیکھیا ہی نہیں ہے آپ کو ایے کمنٹ مار سکتے بڑھیا نہیں تو ادارت دیے بھائی جان آپ کبھی گئے ہیں بھائی جان دی گئے ہیں دلی گپ لال قلع دیکھیے ریڈ تو کطبار سب دیکے اب کیسے کر سکتے سب اچھا نہیں ہے آپ آٹھ آٹھواں جوا دیکھیے ساتواں جوا دیکھیے بھائی کوے کرتے ہے بھائی جی ہوتا ہے آپ فلم دھ بھی نہیں کہ بھائی جان آ فلم پہ کمنٹ مار دیجیے بھائی جان فلم بڑھیا نہیں ایسا تھوڑا ہوتا ہے بج فلم دیکھیے گی آپ دیکھیں نہیں بپ کوسے مار فم تو بولیت تو ٹھ جب بولے بھائی ج دو منٹ میںام سے ٹکٹ منایا ہے بات ختم بیچ میں کوئی بات میں بول د فم پڑ نہیں بھائی ج تو جب منہ سے نکلا بھائی جن کی ٹکٹ بک کرنا اس سے موبائل کھلا ہے بھائی جان ٹکٹ مرا گیا ہے بس وہی دقت ہو گیا بھائی جان اور کل جی کے بھائی جان تھوورا ایک دوست ہے بھائی جان کا ٹکٹ نہیں کٹایا وہی رات میں فون کی یاد پڑا تو ان سے بات کرتے کرتے اس سے بات ہوا تو بولے سو جائیے گا صبح آٹھ بجے بھائی جان توبپ آٹھ بجےکول جائیے گاپ بول جے ٹکٹ بچ گ تو ان مار لیجیے کہ بک نہ ہو جائے تو بولے ابھی س خالی ہے بولے سب کو آڈ گ فائن سے پہنچے ہوئے اس کے بع ایک بگلے میںووا سیٹ بک کر لیجیے گا نہیں تو دقت ہو جائے کہ سٹی کوئی اور چل جائے ادھر
جی بائی جان یہ آٹھ گو ٹکٹ کس کا کس کا کٹ ہے بھ جانی یہگو ہوم ہے
سب بھائی جان آٹ آٹو بھائی ج دیکھی ہاں ہم لوگ گروپ میں کو ہوئے ہیں ہم لوگ گروپ میں پانچ ہوئے ہیں پانچ ہوئے ہیں ہم ہوگئے آپ ہو گئے ہم آپ ہو گئے ایک منیجر سر ہو گئے بھائی جان ایک اور جو ہے وہ بھی ہو گئے ہم تین آ چار پھر ایک جو لکھوا نہیں ہے جو آپ سے جھگڑا ہو گیا ای سے آگے بولتا ہے بھائی ج وہ بھی لے کے جا ہے اس بار وہ بھی لے کے جا رہا ہے ہمیں لوگ تھوڑا پھس کے لے گ کیا کیا جگہ لے کیا تھوڑا نادان ہے بہت ہم جب فلم جاتے دیکھنے بھائی جان
پڑائے گا بھائی جان اس کو رات میں تو جے آنے میں بہت دقت ہو ہے رات
تو بھائی جان وہی ن تھ اس بار تو کون جا رہا ہے اس بار ڈرائیور صحب جا رہے ہیں بھائی جان تو اسی وجہ سے ہو گیا ا انیں یاد بھائی جان نا تو ہمکل ج بول رہ تھے بھائی جن کے لیے جے کے لیے تو آدمی کو منع ہوتی ہے وہ ڈرائیور صاحب کو بائی کو بھی تو ہم تو بوننڈے بھج جے ڈرائیور سے جنور جائےے اس کے چلتے ان کو بھی بول دیا رائےجانی میں جائے گا ہم لوگ فرس کیا بولے ایسابھی تو بولے تو بولے ٹھیک ہے تو ہم لوگ بولے بھائی ڈرائیور سے نہیں پہنچائیں گے پہنچائیں گے تو موٹے موٹے بھائی جن ہے وہ وہ بھی ج رہے ہیں وہ بھی جا رہے تو بولے کہ ٹھیک ہے ہم چھوا دیں گے اس کو تو چور دیکے بھیج ٹھ ہے ب ج پھر بع میں کال کرتی ماری طرح وہ کالر ہے اللام علیکم کور حافظ ب سے